بوولے نا بھائی جان ہاں بھائی جان ان شاء اللہ سب کھہ جاتتا توکہ مہربانی بنی ہوئی ہے بھجر بولیے آپ کا سب خیریت ہے بھجر
ہاں بھائی جان ہمارا بھی سب خیریت ہے ے
رے بوولے ہاں بھ ج کھان پ کائیے آپ کھیے
ہاں بھائی ج ہم بھی کھا لیے
کیا کیا کا
مچھلی چاول سلاد نہیں کھائے ہیں بھائی جان آپ کیا کھائے ہیں
ہ تو بھائی زیادہ اچھا چیز نہیں کائے لیکن ان شاءلہ اتنا اچھا سبزی کھائے کیاتا جیسے چاولھائے دالا سب
چلیے اور بتائیے پائل سے کسے چل رہا بھ جان
یک چل رہا ہے بھیا آپ نا آپ کا پڑھا لکھا کر چل رہا ہے
ہمارا بھی سب خیریت سے چل رہا ہے
ہ
اور بتائیے نا کہیں گھومنے چلنا ہے سام کوو
نہیں بیٹا س ہی نہیں جا رہا
کہیں نہیں جائیے گا
ہاں
چلے نا بیچ پہ گھما کے
بک بجار ج کہ اس پہ جائیے اس پ جے نہیں ہممی جان مان کر وہ آپ جائیے گا ج ہمیشہ ایکے جگہ جے ایک ہی ج آئیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے بجن
وہاں پہ اچھا لگتا ہے بھائی جان فوٹو
ہاں ہاں ہاں بڑھیا جگہ گھومنے چلنا ہو تو بھائی جان بولے گا کیا مطلب ندی کنارے بھی
تو چلیے نا کشمیر میں تو گووا
ایک بار بوے ایسا ج پریچا بات ب ج دھیان ختم ہو جا رہا ہے نا ہوٹال یہ سب میں چلنا ہوگا تو
ویسے بکرریعید مبارک ہو بھائی جان
بتے آج بقرید میں کیا کیا بنا تھا
بنا تھا ب ابھی تو بنا نہیں ہے بان اب بنوائیں گے جیسے بنے گا بجان کسی صبح ہی رات کو ج کال صبح بنے گا اھا پلاؤ جائے کر
اور بتائیے نا وہاں موسم کیسا ہے بھائی جار ہ آج گرمی اتنا نہیں پڑ رہی
گرمی نہیں پڑ رہی ہے بھائی گرمی ہے نہیں
کہاں اتنا گرمی پڑ رہی ہے بھائی جان بارش
ہ تو بارس ہو پھر بھی بہت زیادہ موسم گرم ہے ب جان کل آج کتنا بج رہا ہے ساھے چار ہو رہا ہے تب ن آپ کو لگ رہی ہے گرمی نہیں کھول رہی ہے
ہم بول رہے ہیں گرمی نہیں پڑ رہی ہے
ہر ب بھائی کل بارر تھائے تھ
ہاں بھائی جنئی تھی
کرھر جنا کر جوے
یہی رات کو دس سے گیارہ بجے کھ نا
ہم سن جاؤگے بھ چھوٹے سے ن سے بات کر رہے تھ چھوٹے تو نپ بول رہے ہ
کیا بول رہے تھے چھوٹے ن وہاںاب
ن ا تو بات ہی پ تھ تو تھ بڑی سے رہ
چیالیا
اپنا مطلب کہ میرا ٹینٹی تھری وہ کوشن کمپلیٹ کروا دیے تھے اپنا وہ کمپلیٹ کروانے جا ہی رہے تھے تو تو بولو کہ بعد میں کر لو
اچھا چھوڑیے چھوٹے نواب بہت
ہاں بن بہت چلااکک زیادہ نہیں بہتچ ل ہاں آپ بتائیے نا کیا کیا کھانا پینا ہوا ہے مطے کھانا خود سے بنانے آتا ہے
ہاں بھائی جان آتا ہے
انشاء اللہ کیا بنا لیتے ہیں
کھانا میں ہم تو سب چیز بنا لیتے ہیں بھائی جان ایک روٹی کو چھوڑ کر چاول دال سبزی ہر طرح کا سبزی بنا لیتے ہیں بھائی جان چکن بھی بنا لیتے ہیں کسی کا بھی چکن بنا لیتے ہیں اور ایک مچھلی بھی بنا لیتے ہیں انڈا انڈا آملیٹ بھی بنا لیتے ہیں
اس سے روٹی بنانے آتا نہیں ہے یا روٹی بیلنے نہیں آتا ہے
بھائی جان بنانے تو تھوڑا موڑا آتا ہے لیکن اتنا اچھا سے نہیں بنتا ہے روٹی یا تیرہ مہینہ ہو جاتا ہے کبھی کل تو روٹی جل بھی جاتا ہے
ہچ ب ہم کو بنا ہاں ہ بست یہ دوان ل کو بڑامتا ہے
دماغ لا کے بنااتتے
ہوں انشاء اللہ کیا کرتے ہے کہ پہلے جیسے بیلاتتا ہے اس طرف بل لیتا ہے سمجھے بھ جان تیرا میرا جیسے بل ہے اس کے اوپر سے کٹورا کا جو آگے آگے کی طرف سے ہوتا ہے نا اس طرف سے ڈھک دیتے ہیں ا کے ب چ چ اس سے کاٹ دیتے ہے تو شاید وہ جتنا بچتا ہے وہ اس کو ایک لوہیا میں ڈال دیں گا اور جو بیچ والا ہوگا اس کو ا تو ہو جاتا ہے ب آپ کو بھی پتا ہے سمجے اسی طرح ب
ہاں بھائی آپ کو تو بہت اچھے سے بنانے آتا ہے
جی آتا تو ہے
اور بتائیے اور کیا کیا بنا لیتے ہیں
اور یہ بنا لیتا ہے ب اس کے بعد املیٹ بنا لیتا ہے اچھا اچھاچ
آملیٹ تو ہم بھی بنا لیتے ہیں
بس بنا لیتے ہیں بھائی جان سبزی میں بھائی جان چاول سبزی میں بائی بھجیا یہ سب تھوڑا بڑا بجیا پت نہیں آج تک بنا نہیں ہے ب آتا ہے لگتا ہے ہم کو کھیر میں بھ جان گوبھی کا کھیر بنا لیتے ہے گاجر کا حلوا بنا لیتا ہے یہی سب بنا گوبھی ا کھا ہے بھ جا
گوب کاا
کھیھر
نہیں بھائی جن گوبھی
بھائی جان بھائی جان ایک دن کھائیے گا بھائی جان سب کرے آج تک جتنے بھی کھیر کھائیں گے یا ت گاجر کا حلوا بھی کھائیں گا نا اس کو بھی بھول دیجیے گا بھائی ج ان شاء اللہ اتنا لال لذیذ ہوتا ہے بھائی ج اتنا سوادشٹ ہوتا ہے بھائی جان وہ چیزیں نا آ ہم کیا ہی بتائے بے بت سادش ہوتا ہے گوا لگتا ہے گو کاے بولے گا تو آپے سدگ سو ب بہت سوادٹ میری نانی ج پر پہلے کیا کیا جاتا ہے تو گوبھی کا اجرا والا نہیں ہوتا ہے بھجا اس کو نا اس کو ایک دم میں ہی مطلب کہ نہیں آتا رگڑنے والا جس پہ چپس یہ سب آلو رگڑا جاتا تھا جس پ گاجر سب لگلا جاتا ہے
ہاں بائی جن بولیے نا
ڈال لو بھائی جان سمجھو جب پورا اجرا والا آ جائے تو گھی میں بھج لینا ہے بھائی جان سمجھو اس کے بعد دودھ کو نا کافی جلانا ہے اس میں چینی ڈال پائے جات اس کے بع جب اچھا سے ہو جائے تب اس میں گوبھی کا ڈ بجہ کافی دیر تک چڑھا کے ر اپنا بہت دیرک اتنا لاجاب لگتا س بھ جان اتنا ٹیسٹی ہے کہ آپ سچو بھ جان سارا کھیل سے سب سے بڑھیا کھیل لگتا ہے
چلیے
ہاں م ج آج تک من بھر تو نہیں کائے بازا ل تھوڑا تھوڑا کھائے ملتا ہی نہیں ہے من بھر بازا آج تک نہیں ملا
چلیے اب تک کو بھیھی بہت مہنگی ہو گئی ہوگی بھائی جان
اسا سستا ہوتا ہے توبھی بنوا لیجے گا
اچھا چلیے ہم بھی ایک بار بنا کے کھائیں گے کیسا لگتا ہے
بت بت مز سب سے تو ما جیو ہوتا دور بہت س س م بقی م ایک کل د وگتا لگے گا ج ہ ج ج تو ہاں
اور بتائیے نا گاڑی بائک موٹر سائیکل چلانے آ جاتا ہے آپ کو اور مٹر سائکل
موٹر سائیکل تو آپ کو پ بھجن نہیں آتا ہے لیکن سیکھ رہے ان شاء اللہ جلدی سیکھ جائیں گا
ا نا ہم سکھا دیں گے ایک ہی دن میں سکھا دیں گے ہم
گ گا نہیں نا پائ جے
ارے بھائی جان نہیں گرے گا چلانے میں سیکھنے میں تھوڑا گڑبڑی ہوتا ہے لیکن سیکھ جائیے گا ایک ب کوئی بھی انسان تھوڑا ہی نہ سیکھتا ہے
ارے ہمارے پاس تو گاڑی تھا ڈکاتے ڈٹکاتے۔
بہت دن سے ہم مطلب چلا رہے ہیں جب ہمارے بھائی جان تھے نا بڑے۔
کا ہلکا بتائے اس کے بعد ہم۔ وہ اپنے سے گاڑی نکال کر گھر سے۔ اور تھوڑا جیسے۔ یہاں سے اپنے گھر س تپڑیا ہے یہاں تک جاتے تھے۔ چلاتے چلاتے پھر ادھر سے پھرا۔ کل آتے تھے پھر ادھر سے جاتے تھے یہیں۔ چلاتے چلانے لگے اتنا بھی ہمیں نہیں تھا۔ پہلے پہلے تو بہت کالیج دکدک کرتا تھا۔
انشاء اللہ مے کچھ غلط نہیں ہوا کیا۔
نہیں بھائی سیکھتے سمے تو نہیں گرے لیکن سیکھنے کے بعد بہت بار گرے۔
اور سیکھنے کے بعد ہی تو لوگ گرتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ انہیں آ گیا لیکن آتا نہیں ہے۔ گھر بنایا جاتا ہے ہم بھی ب سائیکل سائیکل سیکھنے میں نہیں گرے تھے بھائی جان۔ جب سائیکل سے گئے تب گرے تھے۔
ایک ہی جنوری کے تو بہت بانک گرے تھے پورا ہمارا گ ہات چھلا گیا تھا چوک پہ چھٹا گئے تھے پورا۔
میٹھو بھائی کے دکان کے سامنے۔ چا ہو کا ٹپڑی نہیں ہے وہیں پہ۔
دھوپ بہت ہے بھائی جان نہیں نکلے گا کھلا۔
ہاں بھائی جان لگ تو رہ ہے ویسے۔